کس سے کنیکٹ ہے ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور خیریت
الحمد للہ ہم بھی اچھے ہیں
اور سناؤ
سناؤ تمہارے حال چال کھانا وانا ہو گیا آپ کا سب کا
ہاؤ ہو گیا ہم بھی اچھے ہیں آپ سنائیے آپ لوگ کیسے ہیں اچھا اور آپ سب کیسے ہو گھر پہ
ارے سب اچھے ہے بس تھوڑی پھوپھا کی طبیعت خراب ہے ان کو لے کر گئے تھے ڈاکٹر کے پاس میں
ہوں
انکا ٹر نے ان کو بولا بہت ساءی بتایا ہے ان کو ان کا اصل میں کیا ہے یہ خون گاڑھا ہو رہا تھا ان کی باڈی کا
اچھا تو پھر گلی دوای وغیرہ دیا ہوگا
وائے گولی اتنا پرہز بتایا ان کو تو یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ
اچھا
پروٹین کی ساری چیزیں بند ہے
اچھا تو پھوپھا جوب وغیرہ کرتے تھے
اور ان سے چلتے بھی نہیں بن رہا ہے مجھے جلدی نہیں بن رہا ہے اس آج کل تے تھے ریٹائر ہو گئے اب تو گھر پہ ہی رہتے ہیں اب کچھ نہیں کرتے گھر پہ ہی رہتے لیکن ان کو بہت پرابلم ہو رہی ہے بیچارے چل بھی نہیں پا رہے اچھے سے
اچھا
ابھی تو زیادہ تر گھر پہ ہی رہتے ہیں ہاں انشاء اللہ دوائی گولیا تو چالو ہی ہے
اچھا پھر نماز وغیرہ گھر پہ ہی پڑھ رہے ہوں گے وہ ابھی
نث پڑھ رہے تھے چلتے ہی نہیں بن رہا ان سے کیا کرینگے پرابلم ہو اسی لیے تو گھر میں نماز وماز ہاں انشاء اللہ دوائیاں تو چالو ہے انے پھوپھو کی بھی طبیعت اچھی نہیں رہتی وہ بھی بیماری رہتے ہیں
اچھا ان سے بھی میں نے سنا ہے کہ چلتے ہی نہیں بنتا ہے
ہاں ان کا پیر فریکچر ہو گیا تھا نا تو ہاں ان کا پیر فریکچر ہو گیا تھا راڈ ڈلی ہوئی ہے
اچھا پھر
تو اس پر جیسے بیٹھے ہیں وہ ہاں پھوپھو شہر میں تو شہر میں سوجن آ جاتی زیادہ تر سجن کہ ان کے پیر میں اتنا موٹا ہو جاتا ان کے پیر تو اس سے اور تکلیف بڑھ جاتی بس یہی پروابلم چل رہی ہے رے گھر میں
ہاں ہوتا ہے اب ہمارے وہاں بھی ایسا ہے کہ ہم مطلب عمر میں میری بھی عمر نہیں ہے کمر دکھتی ہے اور میری سانس بھی بتا رہے تھے کہ ان کے پیر میں ہاتھ میں درد ہو رہا تھا یہ چلتا ہے چل ہی رہا ہے ابھی درد کا وہ بھی بتا رہے تھے کہ نہ زیادہ درد ہورا کہ اتٹھتے بیٹھتے نہیں ہن جؤ تو وہ ہوتا ہے اور پھر آتی ہوئی بیماری کو کون ر روک سکتا تو جو ہونا رہتا ہے وہ ابی ہوتا ہے ہاں اور آج کل تو بیماری ہاں اور آج کل بیماری تو ایسے آ رہی ہے جیسے ہوا لگ رہی ہے
ہوں ہر کسی کے گھر میں بیمار بیمار بیمار بیمار
ہاں ایک نہ ایک دو جن تو بیمار مل ہی جائیں گے آپ کو
ہاں
اب وہ بیچاری بھی کیا کریں خود تو نہیں دیں گے آپ وہ خود تو لیتے نہیں آئی جاتی ہے ان کے کس دن میں
ہاں وہی تو نہیں پھر اچھا نہیں لگتا نا گھر میں کوئی بیمار ہے تو
ہ پھر دل نہیں لگتا اور پھر ایسا لگتا ہے کہ جلدی ٹھیک ہو جائے جلدی ٹھیک ہو جائے
میرے کو اچھا نہیں لگتا کوئی بیمار رہتا ہے میرے گھر میں تو
ہاں پھر دل بھی ایسا کرتا ہے کہ جلدی ٹھیک ہو جائے چلو اچھا ہئیں گے پھر ڈر ہی لگی رہتا ہے کیونکہ پھر اپنے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی لوگ بیمار رہے بات نہیں کر رہے کچھ کھائے پیے نہیں تو پھر دل بھی نہیں لگتا کھانے پینے میں
ہوں اچھا نہیں لگتا نا پھر جسے بیمار رہتے لوگ تو سب اچھے ہیں میری بھان جی آ گئی میں چھوٹے سے بیبی کو لے کے
اچھا
اچاسا بےبی بہت پیارا سا بیبی ہے ہمارا پیارا سا للا ہے
اچھا بچے تو بہت اچھے لگتے ہیں لاڑکرو بات کذو فاتح کرو اور روتے ہیں تو پھر تھوڑا وہ لگتا ہے بس اچھا جے مستی کرے باتیں کرے تو اچھے لگتے ہیں اچھا اچھا اور آپ کے گھر میں کتنے جنے ہیں
ہمارے گھر میں ہے چار لوگ تھے پہلے اب پانچ ہو گئے
اچھا
امم
اور
اور سب اچھے ہیں میری بھانجی آئی ہوئی ہیں
اچھا آپ کے گھر آی ہے
جی
اچھا آپ کہاں رہتے ہو
ہم لوگ کو ہرد ہردا میں ہی رہ رہےابھی
اچھا ہردو میں رہتے ہو ہردہ میں کہاں پہ رہتے ہو ہم بھی ہردہ میں رہتے ہیں مان پورہ میں
امم
امم
آئیے آپ بھی گھر پر ہمارے
جی آئیں گے ضرور آپ نے بھی آپ آنا نا پہلے ہمارے گھر پہ
آئیں گے آئیں گے ہم تو ہم تو گھومتے ہی رہتے ہیں مجھے تو ویسے بھی گھومنا بہت پسند ہے مجھے گھومنا پھرنا ہاں ہاں سب جگہ جاتی آتی ہوں میں سب سے ملنے جاتی ہوں سب مجھ سے ملنے آتے میری سب سے بانڈنگ اچھی ہے ایکچولی
اچھا
میں سب سے اچھے سے باتیں کر لیتی ہوں
تم بے فکر ہو پھر بیٹو گھر میں تو بیٹے جاؤ تو پھر بیٹ وہ نہیں ہوتا ہے گھومو پھرو انجوائے کر لو تو پھر وہ نہیں رہتا کیونکہ ابھی گھوم پھر لیں گے پھر بعد میں موقع بھی نہیں مل پاتا ہے کوئی چیز کرنے کا ہاں اور
سب بڑھیا ہے
اچھا ہمارے یہاں بھی سب ٹی وی دیکھ رہے ہیں گھر والے بیٹھ کے
اچھا
ہاں پرانی موی دیکھتے ہیں لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے گھر میں ہاں سب دیکھ سب کو اچھی لگتی ہے
ہم لوگ بھی مووی لگا لیتے ہیں ہم بھی ہم تو ہمارے گھر ٹی وی نہیں ہے تو ہم لوگ موبائل میں دیکھ لیتے ہیں موبائل کے اندر لگا لیتے ہم بھی پرانی موویز دیکھتے ہیں اولڈ مووی اچھی لگتی ہے ایکچولی
بہت اچھیے لگتے ہے اس میں سا پہلے جیسا اب مطلب ابھی کے جیسا کچھ وہ نہیں ہے نا پہلے کی مووی بہت زیادہ اچھی ہے اور ابھی کی مووی فیملی کے ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں
ہاں
اور پہلے کی دیکھ سکتے ہیں اس لیے یہ سب پہ پرانی چیزیں ہیں وغیرہ ہاں
اسی لیے تو سب لوگ پرانی مووی دیکھنا پسند کرتے ہیں اسٹوریز
ہاں اور ہاں اور جو پہلے کے لوگ رہتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں پرانی مووی لگا دو ہم کو آج کی مووی ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے وہ کہتے ہم کو تو پہلے کی اچھی لگتی ہے
اور گھر کے پرانے لوگ بولتے ہیں نا کہ پرانی مووی لگا دو وہ دیکھ لیں گے ان لوگوں کو اچھے لگتے ہیں نا سر وہ وہ بھی تو اس لیے ہمے بھی لگا دیتی ہوں ہم لوگ بھی مل کے دیکھ لیتے ہیں مووی پرانی والی مووی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ بھی اچھا لگتا ہے
ہاں بہت اچھا لگتا ہے ہمارے وہاں بھی ہماری دادی سے ان کو بھی بہت اچھی لگتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں اتنے اچھے اچھے نام بتاتے وہ مووی کے اور وہ مووی بھی بہت اچھی رہتی ہے جو بتاتی ہیں ہاں
ہمارے گھر تو ہماری اما بتاتی ہیں یہ لگا لے وہ لگا لے تو پھر ہم سچ ماں لیکے موبائل میں پھر وہی مووی دیکھ لیتے ہے
ہاں اچھا رہتا ہے بڑوں کے اس کو دیکھو تو زیادہ اور بہتر رہتی ہے مووی اور اپن کنفیوز ہی ہو جاؤ کیا لگاۓ کون سی لگاۓ ہاں اسی میں ہی ٹائم نکل جا تا
ہاں بس سلیکٹ ہی کرتے رہتے یہ لگا لیتے وہ لگا لیتے یہ کر لیتے وہ کر لیتے
ہاں اور وقت میں ٹائم نکل جاتا پھر گھر والے کے کرتے بس بند کر دو اب یہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں ابھی مہمان آئے تھے مہمان گئے تو ہماری ساس نے مووی لگائی تو ہماری دادی سانس کہتی تھی بارہ بجے رات کو مووی کون دیکھتا ہے ساڑے دس ہی بجی رہی تھی پہلے کے لوگ ٹائم ہی بہت زیادہ زیادہ بتا دیتے ہے ان لوگوں کا ایک الگ ہی رہتا ہے نا سونے کا ہمارے ممی بہت الگ ہے سب جلدی کھانا کھانا ہاں تو نماز وغیرہ پوری پابندی سے پڑھتے ہیں اپنا ایسا ہے کہ اپن کبھی پڑھ پاتے کبھی نہیں پڑھ پاتے وہ پابندی سے نماز پڑھتی ہیں تہجد تک
ہمارے گھر تو لیٹ ہی کھانا کھاتے ہیں جلدی نہیں کھاتے نا ہمارے گھر تو سب آرام سے کھانا کھاتے ہیں ہوں
ہہمم ہمارے وہاں تو سبیرے گیارہ بارہ بجے کھا لیتے ہیں
ہوں
اور شام میں چھ سات بجے ایسا کھانا
نہیں ہمارے یہاں تو بہتے صبح میں کھاتے پہلے تو ہم لوگ ایکچولی کیا لیٹ اٹھتے ہینا تو اس وجہ سے دوپہر میں زہر کے بعد میں دو بجے کھانا کاتے ہو دو تین بجےاتے دوپہر کو کاتے ہوئے پھر رات میں تھر
ہاں سب کے وگہ اٹھنے کا بھی ٹائمنگ الگ ہے آپ کتنے بجے اٹھتے ہو
نہیں اٹھنے کا تو ایسا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے لیکن کھانے کا ٹائم بنا ہوا ہے لیٹ کھانا کھاتے دوپہر میں تو پھر رات میں بھی لیٹ
اچھا ہاں وہ تو رہتا ہے
اس دوپہر میں جلدی کھا ہو تو تو شام میں جلدی بھوک لگ جاتی
ہاں صحیح ہے وہ بنا نا پڑھتا ہے الگ سے انکے اٹھنے کا سونے کا ٹائم ہاں
جو ٹائمنگ بنا ہو رہتا ہے نا اسی ٹائم پہ پھر بھک لگ جاتا جلدی بھی کھا لیتی ہوں پھر بھی میرے کھانے کے ٹائم پر ہی مجھے بھک لگنے لگ جاتی اس لیے میں اپنے ٹائم پر ہی کھانا کھاتی ہوں
اچھا ہاں ہوتا ایسا کہ پھر اپن جو ٹائم پہ کھؤ وہی ٹائم پہ بک لگتی ہے ہمارے کو تو عادت ہو گئی ہے اب دس گیارہ بجے کھانے کی ہاں تو ہم کو جلدی بھوک لگ جاتی ہے ہوں اور ہمارے وہاں پھر ہماری دادی ان کو بھی جلدی لگتا ہے کھانا وہ کہتے ہیں جتنی جلدی کھاؤ اتنی جلدی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور انسان فریش فیل کرتا ہے جلدی ہاں نہا لو نہ کے کھانا کھا لو
ہاں اچھا ہے نا
تو ان کے اس سے ہم کو سب کو جلدی کھانے کو مل جائے تو آج کے اس میں کوئی جلدی نہیں کھاتے ہیں ویسے تو سبھی لیٹ کھاتے ہیں دو دو بجے
تھوڑاے نہ کھاتا کوئی بھی
ہاں میرے وہاں ہردا میں بھی مطلب دھیان میں رہتی ہوں میری ممی وغیرہ یہ لوگ سب دو دو بجے کھانا کھاتے اور ہم لوگ دس بجے کھا لیتے ہمم ہاں
ٹھیک ہے پھر لیتے ملاقات اپن بھی
ہاں اں لظ